السل علیکم
وعلیکم السلام اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کب کسی جگہ پر گئے ہیں ایسے جو ٹوریزم اسپاٹ ہیں پہلگام ہے ویری ناگ ہے کوکر ناگ ہے اچھا بل ہے آرابل ہے اور سن اپ ہے ایک بہت بڑی جگہ ہے بہت خوب جگہ ہے بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ بھی جانے کی کوشش کرو ڈیکسم ہے کوکر ناگ ہے بہت سی جگہ ہے اور ایک جگہ ہے یہاں پہ بھی کیا پہلگام کے راستے سے اگر ہم جائیں گے راستے میں ایک ایریا آتا ہے مکام مکام
ہوں
وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی خوبصورت جب اس پر جائیں گے وہاں پہ جو درگاہ ہے نا
ہوں
وہاں پہ اگر جائیں گے نا ہمدرگاہ اتنا خوبصورت شام کے دو گھنٹے وہاں پہ رہنا ہے خالی دو گھنٹے
اچھا
اتنا سکون مل رہا ہے اتنا سکون مل رہا ہے کچھ مت پوچھو اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی خوبصورت اور درگاہ بھی زیارت بھی ہے وہاں پہ
ا میں بولوں تو میں ا پہلگام گیا ہوں
آ
پہلگام میں میں بیتابلی گیا ہوں
بتاب
ادھر میں ادھر گیا ہوں چندن وی
چندن واڑی بھی گئے
ہاں چندرواری گئے اوررو ولی گئے د ہاں لیکن میں بولوں گ تو چندن واڑی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے لیکن جب ہم نیچے سے مانو کہ اوپر چندن وی جاتے ہیں نا
ہاں
جو بیچ میں ویو ہے وہ بہت اچھا ہے وہ اس میں بہت مزہ آتا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے کیونکہ راستے جو بیتا ویلی و اور چندن واڑی کا جو بیچ میں راستہ رہتا ہے نا
ہاں
اس میں چندن واڑی چھوڑ کر اس سے پہلے اگر ہم رہیں گے نا کیا
ہاں
بہت اچھا جگہ بہت اچھی جگہ ہے ہاں جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے یہ اچھی جگہ ہے یا آرڈو ہم جائیں گے بہت اچھی جگہ ہے اس میں پہل کام وہ ہاں اس میں کیا ہوا ہے وہاں پہ وہاں پہ کیا ہوا ہے آج کے
ہاں ادھر کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے ہاں
ہاں اتنا ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے وہاں پہ ایک مسئلہ ہے جب ہم چھوٹے تھے جب ہم وہاں جاتے تھے نا خالی وہاں ایک پارک تھی
اچھا
باقی سب کھلا تھا
جی
سب کھلا تھا ایک ہی پارک آج اگر ہم جائیں گے نا وہاں آپ خالی ادھر پارک ہی پارک ہے انیں سرکار نے اس کو گیری میں رکھا ہے بس اگر ہم جائیں گے وہاں پہ ہمیں بہت دور جانا ہے جو یہ لدر ہے نا یہ ندھی جہاں سے پانی گزارا ہے اس کے لیے ہمیں بہت دور جانا پڑے گا وہاں پہ بیٹھنا ہے کیونکہ سرکار نے پورا ایریا تار بندی کی ہے وہاں پہ اس کو بند کاکھا ہے پورا یہ غلط ہے ان نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے وہاں پہ ان نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ ان نے ٹکٹیں فراہم کی ہے یہ غلط ہے کچھ جگہ چھوڑ دینی چاہے تھ جہاں پہ بھی لوگ جاتے تھے وہاں پہ ٹہرنے کے لیے خاص کر پانی کے سامنے ہی زیادہ تر لوگ بیٹھتے ہیں
ہاں پانی
جب پورا ایریا ہی ان نے لپیٹ میں لیا ہے ہاں جب پورا ایریا ان نے پیٹ میں لیا ہے تو بیٹھنے کے لیے لوگ بہت دور جاتے ہیں
جی جی
بہت دور جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ ہاں ہاں بتائیے بتائیے بیٹا اور ایک جگہ ہے اور پہلگام سے پہلے ہی آتا ہے راستے میں بہت ہی اچھی جگہ ہے وہاں پہ کیا نام ہے اس کا یاد نہیں ہے وہ بھی ٹھہرنے کے لیے اچھی جگہ ہے پہلگام پہلگام ج پہلگام جب ہم مقام سے آگے نکلتے ہیں نا
ہاں
اشا مقام جو راستہ ہے نا جب ہم پہلے مقام کی طرف جائیںا آ اشمقام جاتے ہیں نا وہاں سے جب آگے جاتے ہیں آگے سے لے کر چندن واڑی تک آڈو تک جہاں آپ کو مرضی ہو وہاں ٹھہرے آپ
ہاں بہت اچھی جگہ ہاں ہاں ہاں
خوبصورت لگتا ہے اور جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہی بہت اچھیا ا ایریا ہے بہت اچھا اور وہاں کا موسم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ بھی بہت خوبصورت اشاء ہے
ہوں ہاں
رہ گیا کوکر ناگ وہ بھی اچھی جگہ ہے لیکن چوٹی ہے تو اچھی ہے جیکسن جائیے آپیکس بھی اچھی ج اور اس سے اگر ہم جائیں گے تو ستن ٹاپ ہے وہاں پہ میں دو بار گیا تھا وہاں پہ کچھ دوست ہیں میرے اس اسلام آباد میں انہیں کے ساتھ میں گیا تھا وہاں پہ
ہوں
ا دو تین ٹھر گئے وہاں پہ وہاں پہ ھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہے جگہ نیچے ہے لیکن سدن تاپ دو تین بار گئے ہیں وہ زیادہ اوپر ہے وہ اور اتنا خوبصورت لگتا ہے پوری دنیا نظر آتی ہے
اچھا مان لو کہ ادھر کیسے کچھ
ہاں اس سے آگے اگر ہم جائیں گے اگر اسی کی طرف سے جائیں گے تو ہم ہمارا اور ایک ڈسٹرکٹ آ جائے گا ڈسٹرکٹ کشتاڑا
اچھا
ہاں وہاں سے گزر جائیں گے پھر بدرواہ آئیں گے پھر وہان تو وہی تو جموں آ جائے گا
جمو آ جائے گا
پاری سے دوسری طرف نیچے جانا ہے لیکن جگہ بہت اچھی ہے جگہ ہے
ہاں ادھر مان کے ا سینف ٹاپ اوپر ہم جاتے ہیں وہاں ہم میں چل کے جانا پڑتا ہے کیا
ہاں ایک بات اور ہے کہ میرا ایک ایک دن مجھے کام پہ ایک جانا تھا یہاں پہ ڈسٹرکٹ بڑگاؤ میں ایک جگہ ہے کیا نام ہے اس کا نیل نگ
اچھا
نیل ناگ او اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے پہاڑی کیا راستہ ہے وہاں سے پہاڑی کا راستہ ہے خالی آدھا گھنٹہ لگتا ہے یوز مارگتا ہے
اچھا
وہ راستہ وہاں سے یوسمارگ جاتا ہے لیکن پہل دک جاتا ہے پہاڑی کی طرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک بڑا جیسے کہ یہاں جیسے کہ وہ ہے نا کہ کیا یہ ویریناگ کا ہے نا ویری نگ اس سے بھی بڑا ہے وہ نیمنا اس سے بھی بڑا ہے ا اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کیا بتاؤوں میں یہ بھی اچھا ہے اور دودھ پ ہیں وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے حالانکہ میں گیا نہیں ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ بہت اچھی جگہ ہے
ہاں اگر میں بولتا اگر میں بولتا میں خود پہلگام گیا ہوں
ہوں
ا کوکرنااگ گیا ہوں کوکرنااگ کوکر نگ کے مجھے یاد نہیں ہے آگے اب پیچھے جگہ آتی ہے اچھبل
اچھا بول ہاں وہ پہلے ہی آتی ہے اچھا بول پہلے ہی آتی ہے
ادھر بھی گیا ہوں
ہوں ای نگئی نہیں کیا
وی دینک نہیں گیا میں ابھی تک
اچھا سنور گئییا گھومنے کے لیے یا سکول کے ساتھ گئی
سول کے ساتھ گیا تھا میں سونمرگ کیمپ پہ
کیم پہ گیا تھا اچھی جگہ تھی نا
ہاں اچھی جگہ تھی تھاجوس گلیشر ہم گئے تھے ادھر کی سائڈ ہی ہم ہمیں ہرٹس تھی تو ہم نے ادھر ہی کیمپ کیا تھا
میں گلمرگ بھی گیا تھا ہر سال جاتا ہوں ہر سال جانتا ہوں کہ خالی ایک نائٹ کے لیے میں وہاں جاؤں گا
اچھا
اور اگر میں سب اتنے ہی جاؤں گا
ہاں
اننت ناگ کا جو راستہ ہے نا ڈسٹرک اننتناگ ہے ن
ہاں
اس میں اگر میں کسی بھی جگہ پہ جاؤں گا ٹورسٹ پلیس پہ کوکر ناگ جؤں گا ویری ناگ جاؤں گا یا اور کسی بھی جگہ پہ جاں گا دو چار دن کے لیے جاؤں گا زیادہ سے زیادہ میں ٹائم پہلگام میں گزاروں گا
اچھا
پہلگام یہ مجھے بہت اچھی جگہ لگتی ہے اور سکون بھی اتنا ملتا ہے کچھ اور اب جب سری نگر میں رہتا ہوں جب سری نگر میں مجھے سکون چاہی سکون جا مجھے چاہے تو میں شام کے وقت ڈل لیک جاؤں گا
اچھا
گھنٹے پہ وہیں پہ رہوں گا اور اتنا خوبصورت لگا رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے تو دنیا میں اگر جاننا چاہے بس وہی ہے
اچھا اگر جہاں آپ رہتے ہو ادھر سے سب سے زیادہ نزدیک تو ڈل لیک ہی ہے
درد ہے اور اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کچھ مت پوچھو لیکن شام کے ٹائم شام کے ٹ ٹائم جانا ہے ساتھ اس جو جو یہ ٹائم ہے نا جو یہ ٹائم ہے آپ بجے وہاں جانا ہے دس بجے وہاں سے نکلنا ہے
اچھا
سکون مل رہا ہے اتنا سکون مل رہا ہے کچھ مت کچھ اور اتنا خوبصورت لگتا ہے ڈر کیا بتاؤں یار اتنا خوبصورت لگتا ہے ہاں یہ جگہ چن یا یہ جگہ میں پسند کرتا ہوں یا اگر کوئی چاہیز زیادہ ہی آگے جانا پڑے گا تو میں حضرت بل جاؤں گا
اچھ حضرت بل درگاہ
ہاں حضرت بل درگاہ درگاہ کے سانی میں رہوں گا ن ڈل کے ساتھ بس وہی بیٹھوں گا بھی دو گھنٹے اور اتنا سکون مل رہا ہے اتنا سکون مل رہا ہے کچھ بہت کچھ
اچھا
یہ اچھی جگہ ہے یہ
ہاں
بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہاں جائیے آپ ڈسٹن کیا گاندربل میں جائیے آپ گاندربل میں جائی گاندربل سے آگے گاندربل سے آگے جو سنمرگ کا راستہ ہے
ہاں
بس اتنا خوبصورت ہے کچھ مت پوچھو اتنا خوبصورت تھا اور کو اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے میں ایک دن گیا تھا کیا نام تھا اس کا درو درسما درسما اس گاؤں کا نام تھا
اچھا
اچھا میں گیا تھا وہاں سے آگے کہ رمضان کا مہینہ تھا مجھے بہت بھوک لگی ہے وہاں سے ایک بازار تھا ایک ہوٹل تھا وہاں پہ وہاں میں نے چھولا کھایا ہے تو وہاں سے نکل گیا تھا میں آگے کنگن کی طرف گیا تھا راشد میں میں نے رائٹ سائڈ ایک جگہ ایک پارک دیکھیے جو جو ہے نا وہ کیا نام تھا اس کا جو کانگن کا ہے کیا نام ہے اس کا بیال تھا اسی نے وہ پارک بنائی ہے وہ سڑک سے اوپر کم سے کم تیس فٹ چالیس فٹ ہے
اچھا
سڑکیں ساتھی ہیں چھوٹی ہے ہے بالکل چھوٹی ہے لیکن اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت جب وہاں شام کو بیٹھتے ہیں نا ہم اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کیا بتاؤ بہت اچھی جگہ ہے آف کنگن سے آگے جاؤ گوڑ گوڑ سے آگے جاؤ جہاں جہاں بھی بھی آپ جاؤ گے خالی بس خوبصورتی ملے گی اور کچھ نہیں
اچھا اچھا
اور یہ جو ہے یا کیا یہ یہ نا یہ ڈسٹرک بڑگام یہاں پہ دو پتے ہیں وہاں سے پہ اگر جی جس راس سے ہم جائیں گے نا آگے آگے وہاں سے بہت خوبصورت لگتا ہے اور ایک مسئلہ یہ یہ یہ کپواڑہ میں جائیے آپ کسی بھی گاؤں میں جائیں
ہاں
کسی بھی گاؤں میں چاہ ہے آگے جو بیس کلو پینچیس کلو تیس کلو میٹر دور ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کوئی لولاگ ایریا ہے بہت خوبصورت ہے میں وہاں پہ بھی گیا تھا کام کے لیے
اچھا
اور کیا کہ تھے اس کو یہ ہندوارا
ہاں ہاں
اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کچھ مت پوچھو بیٹا اتنا خوبصورت ہے لیکن سرکار اگر اس کا توجہ دے گی نا وہت زیادہ خوبصورت بنے گا اس کو کچھ کمی ہے وہاں پہ لیکن وہ سرک ٹھیک کرے گی نہیں تو وہ وہ ایس ہی رہے گی جیسی ہے کچھ کچھ ہٹز بنے ہیں وہاں پہ کچھ ہوٹل بنانے ہیں وہاں پہ
ہوں
ا اتنا یہ جو ن یہ کیا کیا کیا ہیں لو فین ڈان ڈن لو وہ جو ہم ڈند لوگ جو بیڈ ویڈ ڈالتےے ہیں نا جو ڈند
ہ
دند لو وہ کشمیر میں بتاؤں گا جو فمبو ہو آسان یہ وہاں کی جو بنگس ویلی کی زمین ہے بنگس ویلی ہے نا بنگس پہلی وہاں کی زمین ویسی ہی ہے
اچھا
جب پ چلتے ہیں نا پیروں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زمین نیچے جاتی
اچھاچ چلیے چلیے میں آپ سے کل بات کرتا ہوں
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو بیٹھو خدا کے حال ہے